ہ ہیلو
ہم یہ
آواز آ رہی ہے میری
ہاں السلام علیکم وعلیکم الس وعلیکم السلام
السلام و علیکم بھائی جان اور بھائی جان کیا ہو رہا ہے
بڑھیا بھائی جان سب خیریت آپ بتاؤ
ہ اور سب بڑھیا تو آج کس ٹاپک پر بات کریں ہیں بھائیان
بھائی جان آج کمپیوٹر کے بارے میں بات کرنی ہے
ہاں بھائی جان جی بالکل آج تو ہم بات کریں گے آج کمپیوٹر کے بارے میں
جی
تو
فرمائیے
آجی ہماں آج اس ناسک میں ہم ایک ایسیےیرت ہگیز لازمی اور انقلابی موضوع پر م گپتگ ہونے والے ہیں جس نے انسانوں کو گغاروں کی قسمت نکال کر گفاں کی کائنات کے ارس پر بٹھا دیا ہے آج کی بحث کا کلیدی عنوان افادیت کمپیوٹر یعنی عہد ا حاضر میں کمپیوٹر کی اہمیت اور کے ارسات
سل سالم بھائی آج کا دور ججد ڈیجیٹل ہے انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس مشین کے سیر اور حفائت سے محروم ہو اب تو صبح کے آغاز سے لے کر سب سب سب کے انتظام تک ہمارے تمام امور کمپیوٹر کے مر ہوں ہے یہ م ایک آلہ نہیں ہے بلکہ انسانی جن کا وہ ساہکار ہے جس میں وقت اور فاصلے کے مف مف کو تو گی بد
جی بھائی جان بالکل درست فرمایا کمپیوٹر درصل جدید سائنس کا وہ لاجواب معائجہ ہے جس جس نے انسانی مستقت کو نیای سہل اور بال سدقہ بنا گیا ہے جوقی کا حساب کتاب اور تحقیق اور تحقیق پہلے صدی میں کی نہیں تھی آج کمپیوٹر کے ذریعے پک ہی سرنجام پ جاتے ہیں ان سے ہمارے مذر اقتصادی اور تعلیمی درجے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے
اجد درست فرمایا آپ نے فران بھائی کمپیوٹر دراصل جہید سائنس کا وہ لاجاب مو اجائے ہے جسے انسانی مسقت کو نہایت سلے اور ب چلی بنا دیا حساب کتاب اور تحقیقت تحقیقت پہلے صدیوں میں ممکن نہیں تھی آج کمپیوٹر کے ذریعے پلک جپکتی سرانجام پا جاتی ہے اس نے ہمارے محاشرے کے ایک سے ساتی اور تعلیمی تعلیم دریں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے
ہ جی بالکل بائی جان آپ بالکل درست فرمایا اور آئیے آج ہمارے سامعین کے لیے کمپیوٹر کے اوں خلیدی سوبے اور اس کے فوائد اور تفتیری پر روشن ڈالتے ہیں جو مانو جیون میں سگم بنا رہے ہیں
ہوں مختلف شعبوں میں کمپیوٹر کی حفاہیت اور کارم آئی بتائیں آپ کو فران میاں کمپیوٹر نے کصب علم کے طریقہ کار میں ایک عجیم انقلام برپا کیا آج کی جدید طرز تعلیم کمپیوٹر کے بغیر ناقص ہے ڈیجیٹل لائبریریوں انٹرنیٹ کی بدولت دنیا بھر کی نایاب کتابیں اور تحقیق مال تالے علموں کی انگلیوں کے فوروں پر دستیاب ہے بڑی بڑی سائنس لیب اور سستی کائنات کے پروجیکٹ کمپیوٹر کی سپر کمپوٹر سحت پر ہی منحصر ہے
آپ مٹ کو خائی پر م اگر ہم اقتصادی نظام کو دیکھیں تو کمپیوٹر نے پوری دنیا کے بازار کو ایک ہی مرکز پر لاکھ لاک کا دیا ہے
جی ہاں آج ویشوک تجارات اور کامرس کمپیوٹر کے دم پر ہی رواادوا ہے بینکوں کا پورا نظام ڈیٹا کا تحت کج اور لاکھوں کروڑوں روپئے کا ڈیجیٹل لین دین کمپیوٹر کے بغیر محال ہے بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ہزاروں ملازموں کا کو اور مصوبہ بندی اسی مشین کے ذریعے سچارو رکھتی ہیں
جی بھائی جان پہلے تو جو کطے ہوتے ہیں نا وہ مہین میں منزل پر پہنچے تھے آج ای میل اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہم الگ جبک گ ہی دنیا کے کسی بھی گوسے میں موجیا سے پ رو بڑی
یہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کی مہربانی ہے بھائی جان جس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے مواصلات ہے کہ اس تیزی نے انسانی رشتوں ویاپک سج داریوں کو نہات مضبوط اور پراثر بنا دیا ہے اللہ کی کرامت ہی ہے
جی آئے جان جی ہوئے جان بھائی آج کمپیوٹر صرف حکم کا تابلہ نہیں ہے بلکہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہم خود فیصلے لینے اور انسانی ذہن کی طرح سوچنے پ کویل رہ ہے ہ جی بھائی جان جیسے کہ چکسا کے چھیتر میں روبوٹک سرجری سے لے کر آٹومیٹک گاڑوں کی تعمیر تک اے آئی کمپیوٹر کا وہ جدید روپ ہے جو تقبل کی دل جی اس پر بن چا ہے
سالم بھائی آج کمپیوٹر سے حخم کا طعویدان نہیں رہا بلکہ مصنف جنات کے ریعے خود فیصلے لینے انلنج ہے ان کی طرح سوچنے کے قابل ہو رہا ہے
ہ جی بالکل بھائی جان جہاں کم کپٹر کے دو مھنٹیا بقائد ہیں وہی اس کا بیجا اور لاشوری استعمال انسان کے لیے کچھ مکبی خدات بھی پیدا کرتا کر رہا ہے
عالم بھائی جہاں کمپیوٹر کے بے انت فوایت ہیں وہیں اس کا بھیجا اور لاصعوری استعمال انسان کے لیے کچھ مخبی صدارت بھی پیدا کر رہا ہے ہے
جی جی آپ نے بہت صحیح فرمایا یہ بہت ہی سنجیدہ نکتہ ہے کمپیوٹر کی اسکرین پر گھنٹہ مسلسل مصروف رہنے سے انسان کب آی بسرات بصارت کی کمزوری اور ریڑھ کی ہڈی کے امراض کا شکار ہو رہا ہے اس کے علاوہ سائبر فراڈ اور ڈیٹا کی چوری جیسے جرائم بھی تی س بڑ رہے ہیں جو لوگ م نوی دنیا میں اس قدر کھ یہ ہیں کہ آق کی سماجی رفاقت محبود ہو ہوتی جا رہی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا اللہ کی مہربانی تو یہی ہے کہ اس م اس مشینی اسسیری سے بچنے اور کمپیوٹر کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا راہ اختیار کرنی چاہیے
ہ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا جیسے کہ اس کے لیے ہمیں اپنی حیات میں اعتال لانا ہوگا کمپیوٹر کو اپنی ضرورت کے تحت ایک بہتر استاد اور خالم کی طرح استعمال کریں نہ کہ اسے اپنی زندگی کا آکا بنا لے وقت کا صحیح پربندھن کریں اور اسکرین ٹائم درمیان چھوٹا سا وقفہ ضرور لے
جی فران بھائی جان نتیجہ بالکل بالکل ایسا نکل رہا ہے تو علی قدر ناجرین ہماری آج کی اس نفیس اور علمی گفتگو کا ل ایک لباب یہی ہے کہ کمپیوٹر جدید طور کی ایک انمول نعمت ہے یہ ہماری صلاحیتوں کو نکھارنے اور کامیابی کی پرواہ بڑھنے کا بہترین ذریعہ ہے
ہاں جی بالکل شرط بس اتنی ہے کہ ہم اپنی عقل اور حکمت کا استعمال کر کے اس کی تعمیر پہلو کو اپنیں اور اس کے تباہی کے راستوں سے خود ہی خود کو محفوظ رکھیں یعنی جیسا کمپیوٹر کی اس طاقت اور انسانی ذہن کی عظمت نی کی عزمت تو الفاظ میں سپورٹ کرتے ہوئے خب کہا گیا ہے کہ مشین کتنی بھی ب کمال ہو جائے وہ رہی انسان ذہن کی تب د رہی اپنی صالت صلاحیت تو مشین کے سپرد نہ کرو اسے اپنی ترقی کا ذریعہ رہنے دو
اور اسی پیغام کو سائرانہ پیرل میں سمیٹ ہ
جی
کمپیوٹر کی جہانت بھی ایک نعمت سالم مگر انسانی سعور کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے جدا ہے
تو آج آپ سے بات کر کے بھائی جان ہمیں بہت اچھا لگا اور
اور سب خیریت بھائی جان
ہاں سب
آپ کے والد کیسے ہیں اب
سب بڑھیا ہوائی جان
وہ والد کیا مسجد جاتے ہیں یا نہیں اب
ہوں جاراتین وہدا
اور مدرسے میں اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے اب
ہاں سب بڑھیا ہے بھائی جام اللہ حافظ
کٹے کو